ہیلو ہلو ہیلو
ہاں بولو وعلیکم السلام کی حال ہے
بس اللہ کا دیر
اللہگانے
بہت ک بہت
ا ہوں ک تو سبھی کے جیون میں ہے نہیں یہ ل میرو ہائی آئے گا لڑتا ہے
اللہ کا کریپر ہےا اللہ کا کریپر ہے گا تو وااہ جاائے گ
ہاںمی
اب بتاپ
ہوں ادؤ اداؤ
بسم اللہ رحمان رحم کیا بولا تھا ہیں نکٹا
بسم اللہ بسم اللہ خان بہت پرچل تھاائےھی کا اتھی بہ آ رہا تھا کیا بولتے ہیں اس کو بیسم اللہ خاں کے پدم شری اور مطلب بہت سارا پد ملا ہے وہ اس کو
بسملا خاں ارے اھی بھی بازار تھی یار واد تر تھا ان کا کون سا نام ہے کسی تو ناف لے کے یاد نہیں آ رہا ہے بجاتے تھے بڑھیا
کا ہو
بجا بجاتے تھے اھی والا کہاں بولتے ہیں ا کش تو پت نہیں ہے بنا کچھ ایسے کچھ وت تھے بھائی ار بھائی ب جاتتا نا توب مزہ ہو جاتا یار کیا بت کہاں ہے ا ارے چھوٹ بھائی ہلے یار پ کے اپ بیٹا ہائی
صب صبح کا ب بیٹا
ہوں پیسے کہاں ہوگا
ہ بتائی
استاد بسم اللہ خاں جیون کا ہے استاد بسم اللہ خاں کا جان اگارہ مارچ انیس سو سول پور ڈومڈوا گاؤ بکسر بار میں متن ادھر اکیس اگست دو ہزار چھ بارہ ن سے سہنائی کو شری سنگیت پرتیھا ادانے والے مہان سہناائی پ جاتے تھے بھائی
سہنائی اولی بھوم پوجے سرا ہوتے
ہاں دیکھو اس کو بارت رتن ملا ہے دو ہزار ایک میں پدم بھوشن پدم شری بھوشن ملا پد و بھشن پد حوسن پد شری ملا ہے قدم سے جی تین گو ملا چار گو بابوس سوچو سگیت ناٹک اکدمی پسکار سہت انک سامان نہیںے سادگی دھارمک سہرائی اور کاشی میں اتوٹ پریم ان کی پہچان یہ مانتے تھے کہ سنگیت انسانیت کو جوڑتا ہے
سوتنتتا دوس پندرہ سو پندرہ اگست انیس سو ستالیس کو لال قلعے سے ان کی سناائی ن اتہاس رچا انوں نے بارت سہت کئی دیشوں میں پرستتی دے کر بارتی سنگیت کو وشوک پہچان دلائے سمجھے میاں
منا ماں ڈالٹتے نہیں گئی لووں
کہ
منا میاں
مندا
ڈالٹین گ رااب در آئیت
گرن د ل لے آ کال
گھر گ لے گل تھ
تو کشوا ہویا
نہ رے آگل دی
ہوں
ممی کہے کہ
کیا بتائیں یار پیسہ بھی نہیں ہے یار سچی آتے ہیں
ہے نا بھائی کےھولے
ہرے بھیا سات رہتے نا یار کم سے کم
الا تو تھوڑی می کرو پا کر ل خرچ
نہیں جاتا لیکن بھیا اکیلے کھج رہے ہیں پفاوا ٹھیک نا س تو رہتے نا بیچارا کے
ہوں
بھنسڑے والا د جو لے گا ہےا دھرا جاتا نا
لے رہا ہے کہ کہیں بھلا گیا تو
لیگل ہے
ک لیےگول ہے
کوئی بھی اس کو جو ہے نا
جی
مطلب اتنا بھی نہیں تھا یار اس کو کوئی لے گیا ہی ٹانس کہ لے گا ہی ہے سمجھا ایسے مطلب لکا اتنا دن بھی تھا نا
کی سے کوئی لگ جاتا دماغ نہ الگا
ار دماغا چار لیکن مجھےورا جھانٹو کھڑ لگے بتا تو بند گاڑی میں ڈال دیا ہوگا موبائل سوئچ آف کر دیا تو ویسے ہوا اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے موبائل اگر دیکھو اگر موبائل بلا بھی جاتا نا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ فون نہیں کرتا فون کرتا گھر ضرور فون کرتا ہے یا بھیا بھی دوگو میں کہوں ضرور فون کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کے موبائل مان کے کہ نہیں کرتا لیکن کرتا سیجن یہ کچھ اور ہے رام ناتھ ما تو کیاان ہے نا
ہوں بی ویکھو کہ پاپا
ہ وہ کہل تھ ن
ہوں
آنے کے لیے کھوج رہا ہے لڑکا ٹھیک ہے
ہوں
لیکن اس کو آنے نہیں دیا لیکن وہ آ جائے گا ہاں سو بھاگے گا جہاں بھی ہے نا وہاں سو بھاگے گا وہ ایسے بوللا رہ تھے
کوئی بھول ہوتا ہے تو تھوڑی ایسا ہے کہ آوے ل نہ کھوج جائے سب کوئی یہیں ل کھ جاتے ہے
ار تو جیسے ہی بول رہی تھی نا ویسے لگ رہا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے تب تو نہیں آ دے رہا ہے نا
ہاں
آنے کے لیے کھج رہا ہے لیکن آنے نہیں دے رہا ہے وہ لیکن بولا کہ گھر کے دیوتا پتر کی گچھایا ہے تو آ جائے گا
دھ کہؤ
دیکھو آج دیکھو کل دیکھو مطلب دیکھتے ہیں کا ہوتا ہے
دیتا پ تور تھوڑی مے کیاچا ہے اللہ کی کیاھا ہوتی
وہ ہے جین جین کہ رہے جین جین
ایک دن نہ مندر گئے تھے ایک لڑکی س
او ہو
آ
تو کہاں ہوا
اگلا دن لڑائی ہوگی
بڑھیا سے پوجا نہیں کیا ہوگا تو
ا پوجا کا بڑھیا سے کیے تھے دونوں
ج نہ بڑھیا سے ہوئی بھی نہیں کیا ہوگا بڑھیا سے ہوتا تو لڑائی نہیں ہوتا بھگوان کو پسند نہیں آیا ہوگا
ہاں جی ٹھ ہو اکے چلتا ہے موڈ خراب لگتا ہے
کیا چال ہے کین لک ہےے ھمم ھمم خالی اتنا سن لیتی ن را بھائی کی مل گل ہو ہی لوگ ہے ٹینشن ہی ختم ہو جاتا اتنے سننا ہے
ہ ہ
لیکن سننے کیسے اتنا ہی سوچ رہے ہیں
پ جی ل ن پت ری سنتااسن تو ایک وہ موبائل نمبر و لوگن کرنا ہے یہ ہی واللا اگ نمبر دیاھر سے او ٹی پی تو بھیجوا دیا خالی بات کری
وہ ٹیپی کہاں سے جتے رے بھسڑی والا
ہاں دوسر کوئی سیٹی بسٹی پ د بر
رک ابھی ڈھ گھنٹہ پور گ ن ابھی
ڈیڑھ گھنٹہ کہاں پندرہ دن ارے بارہ دن چھتیس منٹ ہوتے ہے
تو چھتیس منٹ ا کال بات کیلے ایے ایک گھنٹہ
کال ہو ا آج میں نے ایک گھٹہ میں چتیس منٹ ہوتے ہیں یہ بات کر لیے تب چتیس منٹ
تو دو بار آؤ بات کر لی ہو جتا
چھتیس بار چ چھتیس بڑھ چ اڑتالیس بارہ پچیس ساھ دو بارہ
ففٹی ففٹی کر لیے ٹھیک
ففٹی ففٹی کا
کاف ففٹی ففٹی پسہ
ہاں
پہلے آوے تو رہے کما میںلے تو تیرا دا اس د ب چل بحث کریے لیکن تین گھنٹہ مر پاؤ مین دقت ہے نا تین گھنٹہ ر جائے گا تو پھر بات چیت کسی سے نہیں ہو تو آپ دماغ خراب ہوگا
آؤ بات چیت میں پیسا آنے سے مطلب ہے
ترنت نہ نہا ہوئے تو پندرہ دن سولہ دن
د دن بعد آئے گا نا
ہ توور میں اچھا کال پرسوں کال تووروں میں آ جاتا فون کریے ہمارے پاس
کال آجتی تمرے آج تو پود
دیکھو یار بھیوا کے لوا سب سے زیادہ ٹینشن ہے یار کہ بتائے سمجھا ل لڑکا سیدھا سھا دقتی ہے
ا
ہم ہی لے کے رہتا ن تھوڑا سٹ لے کے چلے بولی
کوئی دقت نہیں کرتا لڑا ہے سیرا سدا ل کااے مارا جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا